ہاں جی خہریییا س
س
جی اللہ کا شکر ہے آپ کی دو آئے ہیں میں ابھی خیریت سے ہوں
جی اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے ادھر بھی سب خیریت سے
جی یہ سب کہہ رہی تھ
کیا کر رہے تھے آج آپ
آج کچھ نہیں بس اسٹڈی کر کے بیٹھی تھی میں تو
اچ اچھا اسٹڈی کرتے ہو آپ ابھی
جی تھوڑی بہت کر لیتی ہوں جیسے کچھ چیز نہیں کسی چیز کی نالج نہیں ہوتی تو وہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے پڑھ لیتی ہوں اس کو
ہاں دیکھو آج کے ٹائم پہ نا انٹرنیٹ کا صحیح یوز کرنا آنا چاہیے ہم سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں کس طرح ہمیں انٹرنیٹ یوز کرنا ہے کس ٹائم نہیں کرنا ہے اس نے کیا طریقہ کیا ہے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے یہ بھی بس بس اس چیز کی ہمیں نالج ہونی چاہیے
ہاں نالج ہونی چاہیے میں کیا کرتی ہوں فون میں مہندی کا ڈیزائن نکال لیتی ہوں اور مہندی بنانے لگ جاتی ہوں ایسے کر لیتی ہوں کبھی کبھی کوکنگ کوکنگ ہاں کبھی کوکنگ کے لیے کا کچھ سرچ کر لیتی ہوں اور بنا لیتی ہوں
ہاں دیکھو یہ تو ہے الگ الگ طریقے کے سالن بناؤ سب کو کھلاؤ سب کو پس پسند آتے ہیں سب
ایک بار ایک بار با بنے گا دوسری بار ٹھیک بن جائے دوسری بار بنائے گا تیسری بار تھوڑی با بن جائے گا
دیکھو صرف اسکرالنگ سے ٹائم ہاں اسکرالنگ سے ٹائم پاس کرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اب جب آپ نیٹ یوز کر ہی رہے ہو تو کچھ ایسی چیز دیکھو نا جو آپ کے بھی کام آئے اور آپ دوسروں کو بھی بتا سکو ان کے بھی کام آئے
ہاں جی
اب دیکھو ہم نیٹ یوز کرتے ہیں نیٹ یوز کرنے میں ہم اسکرولنگ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم سوچتے چلو دس منٹ یوز کر لیتے ہیں اور دس منٹ میں دو گھنٹے ہو جاتے ہیں دو گھنٹے کب نکل جاتے پتا ہی نہیں چلتا
پتا ہی نہیں چلتا
ہاں
رات کو لیٹو تھوڑا سا یہ سوچ کے لیٹو کہ چل دس منٹ چلائیں گے فون لیکن
ہاں گھنٹے نکل جاتے ہیں جاتے ہیں رات کے پتہ نہیں چلتا اس لیے نیٹ کا ہمیں ٹھیک سے یوز کرنا آنا چاہیے دیکھو نیٹ نے یوٹیلائز کیا کرو ایسی چیزیں سرچ کیا کرو جیسے اب ہمارے کرنٹ میں چل رہی ہے اب جیسے یہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو اس پہ سرچ کرو پس گرمی کو کیسے کم کیا جائے گھر میں کس طریقے کے پودے لگاؤ کس طریقے کا انوائرمنٹ رکھے ک ٹھنڈا رہے کولر میں کیا چیز ڈالے جو ٹھنڈی ہوا دے یا اب اپنا ہاں مطلب ہر طریقے کا سلوشن یو ٹیوب پہ یا گوگل پر ایزلی مل جاتا ہے لیکن ہمارے اندر نا کیوریاسٹی ہونی چاہیے جاننے کی طلب ہونی چاہیے کہ ہاں ہمیں کچھ
ہمیں ہاں ہمیں یہ چیز جاننی ہے تو جاننی ہے
ہمیں ٹھالی نہیں بیٹھ کرنا ہے ہمیں صرف اسکرولنگ ٹائم پاس کے لیے نہیں کرنی ہے کسی نالج کے لیے کرنی ہے
ہم
یا کوئی ہمیں صورت پڑنی نہیں آ رہی یا کسی چیز کے معائنے نہیں آ رہے کوئی ہم سے کچھ سوال ہمارے نبی سے ریلیٹڈ ہمیں وہ نہیں آ رہا تو ہم اس کے لیے سرچ کر سکتے
سرچ کر سکتے ہیں ہاں آ جاتا ہے وہ تو یوں ہی
گین کر سک دیکھو دینی تعلیم تو سب کو چاہیے ہوتی ہے
سب کوئی ضروری ہوتا
یہ تعلیم حاصل کرو دنی چ بہت ا ضروری ہے کیونکہ آخرت میں اس کو ہی کام آنا ہے
جی
پابند ہونا ہی چاہیے آپ پڑھتے ہو کو ہدایت دے نماز کی قرآن کی
ہ لیکن آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ صرف اپ جب ان کا برا وقت ہوتا ہے نا جب ہی آ
جب یاد کرتے ہیں اللہ کو یہ تو حقیقت ہے خوشی میں یاد نہیں کرتے دکھ میں یاد کرتے ہ تو جسے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مجھے ہر وقت یاد رکھو ہو خوشی ہوتائے گا م یاد رکھو
ارے نماز اتنی ہے اتنی ہے پورے دن میں ٹائم بھی نہیں ملے گا
نہیں ملے گا بالکل دیکھ فرش تو پانچ وقت کی ہے لیکن آپ نفل پڑھ لو آپ قضا پڑھ لو شکرانے کے پڑھ لو تح چونکہ جو ہماری خزا ہو گئی ہے وہ ادا کر لو چا کے پڑھ لو سلاط الحاجات کے پڑھ لو قبر ہول کے پڑھ لو مطلب کافی نافل ہے جو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں
جی
کیا ہم گنااہگاری اتنے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ بہت گنا کر دیتے ہمیں پت نہیں ہوتا بہت سی چیزیں تو ہم اسرول کرتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں کوئی ہمارا دین سے ریلیٹیڈ کوئی ویڈیو آتی ہے کوئی پوچھتا ہے ہم پہ بھی اس کا جواب نہیں ہوتا پھر ہم جا کے سرچ کرتے ہیں تب ہمیں پت چلتا ہاں اتنی نالج تو ہمیں ہونی چاہیے
جی اتنی تو ہونی ہی چاہیے کہ بیسک نالج تو اللہ کے لیکن آجل کائیم میں بیسک نالج بھی نہیں ہے ہمارے د دین میں بھی
نہیں ہے بالکل کوئی لیتا ہی نہیں سب فون بس فون بس ایسی نام کے لیے رکھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس فون ہے لیکن نالج گین نہیں کرنی ہے دیکھو شریعت بھی یہ کہتے اللہ تعالی نے تمہیں مائن دیا تو اس کو کرو اس میں کچھ ڈالو دینی اچھی اچھی باتیں ڈالو
جی
ف ودین کے ساتھ
لیکن آج کل ہمارے اسلام میں کیا ہو رہا ہے ہماراری اسلام کی لڑکیاں انسٹا پہ پوسٹ کر رہی ہیں فیس بک پہ پوسٹ کر رہی ہیں
دنیا میں کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا اللہ نے دنیا میں بھیجایا گ کام کرنے کے لیے کام کرو لیکن مجھے مت بھولو میرے فرض ادا کرو نبی کی سنتیں ادا کرو ہر چیز کرو دیکھو دماغ انسان کا ہی دماغ ہے جو س انسان نے یہ انٹرنیٹ فون فیس بک انسٹاگرام یہ سب سارے دنیا بھر کی چیزیں ایجاد کی ہے یہ دنیا کا دنیا میں جو انسان ہے اسی کا دماغ ہے
جی
بے دماغ اللہ تعالی نے تو دیا ہی یوز کرنی
ہاں اللہ دال اللہ ہاں اللہ کیوں جائے گا میرا بندہ برا برا بنے اللہ تو اچھا
اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو اچھے وے میں یوز کریں یا غلط وے میں یوز کریں
بھٹک یہاں دنیا میں جا کے انسان بھٹک جاتا پتا ہے
اور یہ تو حقیقت ہے دنیا میں جا دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے امتحان لینے لک میں دیکھتا ہوں کہ میری بنائی ہوئی دنیا میں انسان بھٹکتا ہے یا مجھے بھی یاد رکھتا ہے کچھ بھی اچیو کر لے لیکن اللہ تعالی کو نہ بھولے ان کے بتائے ہوئے فرض سننت سب چیز ہمیں سب چیز کی ادائیگی کرنی چاہیے
سب سے زیادہ رات کو رات میں رات کو ذرا سرگوش ی کرتی ہوں میں اللہ سے اللہگ آگے روناات بہت سر
بشک بھائی بشک دیکھو کوئی نہیں ہوتا آپ نا کسی کو بھی اپنی بات بتاتے ہو وہ ہنس کے لے گا یا کبھی آپ کو تانا دے د د گا یا آپ کو کبھی باتیں بات تمہیں یاد دلا د گا کہ تو نہیں یہ کہا لیکن اپنی ساری باتیں لگ تالی سے کریں گے سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے کہ اللہ یہ تو ایسا تھا یہ ایسا تھا یہ کیسے ہو گیا اس کو تو ہی سنبھالنے والا ہے بےشک ہم غلطی کرنے والے ہیں غلطوں کے پتلے ہیں ہمیں تو ہی چاہا دکھانے والا ہے
ہ
طریقے سے اللہ سے سارے اپنے من کی بات کہ کے ہلکا من ہو جاتا ہے اور یہ بھی رہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو اللہ سے کہا ہے انسان سے تو کہا نہیں
یہ بات تو ہے کہ ہاں نماز پڑھنے پر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے آگے رونے کے بعد جب تسلی ملتی یہ دل کو راحت ملتی ہے لیکن آج کل کے آج کل کے جو لوگ ہیں نا یہ بعد بھول گئے کہ نماز کے کیا قرآن کیا ہے
دیکھو میرا بھی یہ تھا پہلے میں بھی کنفیوز رہتی تھی پھر میں نے نماز اپ نے شروع کی بادت شروع کی حالانکہ ہمیں دعیں مانگنی نہیں آتی لیکن میں نے انٹرنیٹ کا یوز کر کے نیٹ پہ سرچ کیا کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کی تعریف کرنی چ جی اس میں یہ بتایا گیا اور پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالی مجھے ان راستوں سے بچا لے جن راستوں پر میں چل رہی ہوں یہ چلنا چاہتی ہوں اگر ان راستوں پہ چل کے میرا ٹائمز آایا ہونا میری عزت ہے نفس کھپا وہ ہونی ہے ضائع ہونی ہے تو اللہ تعالی ت مجھے اننا دو ہو سر میں خوش رکھے مطلب ایسے ایسے طریقے کیا کہ دل خوش ہو جائے سن کے کہ ہاں دعا مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے
ہاں
اسلیے مین تو تلاش کر دیا کیوں اللہ کا کیا بولے کیس تاریخ میں تو یہی تو کہ انٹرنیٹ کا ہم کیسے یوز کر رہے ہیں اچھے پ میں یوز کر رہے ہیں نا
جی
اب دو جی بی ملتا ہے روز کا ایک جی بی ملتا ہے ہم یوں ہی پھونک دیتے ہیں
یوں پھونک دیتے ہیں اسکرول کرنے میں ریل بنانے میں بس یہی کام رہے گیا آج کل کے لوگوں کو تو
دیکھو انسان جب اللہ سے جڑتا ہے نا تو انسان میں ٹھہراؤ آتا ہے اس کو طرح طرحق کی نالج ملتی ہے دل سکون میں رہتا ہے ہر چیز پر صبر رہتا ہے اور آج کل صبر نا اللہ کے ذکر سے ہی آتا ہے
ہاں صبر بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی
سے نہیں ملتا اب سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے مجھے ہم نے فٹااک سے جواب دوں گی اسے کیوں کیونکہ میرے اندر صبر نہیں ہے
صبر نہیں ہے ہاں
تم مجھے کچھ کہہ رہی ہو اور میں نے چپ چاپ سن لیا برداشت کر لیا کیوں کیونکہ میرے اندر سبر
کیونکہ ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں میرا جو جو میں م میرے گناہں کی معافی جو کرے گا وہ اللہ
کرے گا اور سامنے والے کو صرف سمجنے والا اللہ ہی ہے وہ کسیص میں گہرا ہے میں نے سمجھ لیا ہے مجھے برا نہیں لگا کیوں کیونکہ میں اس کی جگہ نہیں ہوں جو وہ کہہ رہا ہے جو وہ فیل کر رہا ہے کیا پتا وہ صحیح ہو اپنے اس میں اس اپنی جگہ
اپنی جگہ صحیح ہو
لیکن میں بھی اپنی جگہ صحیح ہوں میں اسے کیوں جواب دووں مجھے پتہ ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ ن اینرجی ویسٹ کر ہے تو میں بھی اپنا ٹائم اور ارجی ویسٹ کرنے لگوں تو بس اس لیے ہر چیز میں انٹرنیٹ کا یوز اچھے طریقے
اچھی طریقے سے کرو ہاں
بس اللہ سب کو یہ ہدایت دے اور سب کو اتنا گان دے کہ وہ اچھے طریقے سے ی کر سکے غلط بیےمن نہ کرے اچھے راستے یہ بت چلو چلے پھر بات کریں گے ہے نا دھیان رکھے اپنا اور اپنی فیملی کو اور ایجو شن کاضرور دھیان د
جی آپ بھی دھیان رکھیں اللہ حافظ